بتلہ میں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا ہم ٹھیک ہیں آپ بتائیں بھائی جان اب ٹھیک ہیں گھر پہ سبھی ٹھیک ہیں
اللہ تعالا کے فضل وک رمضی ہم بالکل ٹھیک ہیں آپ سنائیے اور کیا کر رہے ہیں
جی شکر اللہ کا ہم سب ٹھیک ہیں خیرت آفظ سے ہیں آپ بتائیں آپ کہ امی جان ابا جان بائی بہن سب ٹی کے آائی جان
جی بھائی جان شکر اللہ تعالا کا ہم سب ٹھیک ہے میں بیٹھا ہی ہوا تھا تو سوچا آپ سے تھوی سی گفت تو کی جائے جو نئے نئے زمانے میں جنگ پھڑائے ہیں تھوڑی سی بات کی جائے جی بالکل
جی جی تو آج ہم اسی موضوع پہ ایک اچھی چی آپ نے اچھا سا ٹاپک چنا تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے جنک فوڈ کے مطلب جو فائدے ہیں اور جو نقصانات ہے نا وائ جا جی جی تو میں آج اسی کے مطلب بارے میں آپ سے کچھ بتانا چاہوں گا آپ کو پت ہی ہے کہ آج زمانے میں برگررز پیزا فرائز اور یہ چپس ہے مطلب یہ ہر کسی کو پسند ہے یہ کھانے میں تو ٹیسٹی تو ضرور ہوتا ہیں لیکن اس سے کچھ فائدہ اور بہت سے نقصانات بھی ہے سب سے اگر پہلے ہم فائدوں کی بات کریں تو جنک فوڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جلدی انسان کو مل جاتا ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
آسانی سے اور یہ جلدی مل جاتا ہے اور آسانی سے تیار ہوتا ہے اگر کسی کے کے پاس نہا وقت تو مطلب وہ آس آسانی سے کھا سکتا ہے اسے اور اس کا ٹیسٹ بھی لوگوں کو مطلب بہت پسند آتا ہے ہے اس لیے مطلب بچے جوان مطلب اس طرح مطلب متوجہ ہو رہے ہیں نا
بھ جان بالکل صح کہاں تھا اگر ہم دیکھیے تو یہ نئے جو گھپوڑ آئے ہیں اس سے انسان کی آ امیونٹی بھی تھوی سی بڑ رہی ہے نیشنل وائٹامز اور مرل بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے یہاں ہم دیکھیے تو جو اینرجی باہر آئے ہیں اس کیا ہے کہ انسان کی مطلب انرجی جلدی مل جاتی ہے یا وزن کنٹرول رہتا ہے گھر کا کھانا کنٹرول ہوتا ہے جس سے موٹاپا نہیں بڑتا جی بھائی ج ڈائجیشن میں آسانی آ جاتی ہے یہے تو مطلب دل کی سرکشا کے لیے بھی مطلب کم تییر والی چیزیں جو ہوتی ہیں جنک فوڈس میں وہ انسان کو مطلب بہت فائدہ دیتی ہیں دل کی بیماریاں کم کرتی ہیں یا ہم دیکھے تو گرمی میں جو آج کل ہے کیا ہے نا کہ مطلب گھرمی کی وجہ سے ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے انسان مطلب دکان پہ جا سکتا ہے اور کولڈ ڈرنکس خرید سکتا ہے اس سے انسان کا جو ہے مطلب ڈیائیڈریشن بھی بالکل ختم ہو سک ہے
جی جی بھائی تو اگر ہم ان کی مطلب جنک فوڈس کے نقصانات دیکھیں تو اس کے مطلب نقصات فائدوں سے اگر ہم دیکھے تو بہت مطلب زیادہ ہے نقصانات بہت ہی زیادہ ہے جنک فوڈ میں آپ کو پت یہ زیادہ مطلب کتنا تیل استعمال ہوتا ہے اور نمک شوگر مطلب بہت ہی سیمن ہوتا ہے اس سے پھر انسان کو آسانی سے مطلب موٹا موٹا پا مطلب بڑھ جاتا ہے ڈائبٹیز جو ہے آج کل کے زمانے میں جو آمام ہوتی جا رہی بیماری اور جو مطلب موٹے موٹاپے کی ہائی بلڈ پریشر اور جو ہارٹ کی بیماری ہیں دل کی بیماریاں ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اسی ان کا خطرہ مطلب جنک فوڈ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ہے ہے نا تو دل کی بیماریوں کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے پیٹ کے مسل اسائل اور مطلب ہاضمے کی مطلب بہت خرابی ہو سکتی ہے اور جو باڑی اس کو مطلب ضروری ویٹامنز منرلز چاہی ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب کم ملتے ہیں انسان کو تھکان اور سستی محسوس ہوتی ہے بچوں کی گروتھ پہ متہ اگر ہم دیکھیں تو تو ان کا مطلب ان کی گروتھ پ مطلب بہت ہی برا اثر پڑتا ہے نا بھائی جی بھائی جان
جی ایسے کہ آپ نے کہا مطلب جو یہ مطلب جنک فوڈس ہے ان کے پ سے زیادہ مطلب ان کے نقصانات ہے اگر آپ دیکے تو موٹاپا جو ہے آج کل ج آج کل کے یوتھ میں بہت زیادہ بڑھتا ہے ہائی کیلورز کی وجہ سے وزن تیزی سے بڑ رہا ہے یا دل کی بیماریاں کولسٹرال بھرنے سے ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ہم دیکھیے کہ ہائی بلڈ پریشر بھی آج کل کی یوتھ میں بہت زیادہ کامن ہےیاد وجہ سے بی پی بہت زیادہ بڑھتا ہے جیسا کہ آپ نےبھی تھا ڈائبٹیز شوگر والے کانا شوگر والے جنک فوڈس کھے سے انسان کو ڈائبٹیز بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے رے تو مطلب انسان کا لیور جو ہے لیور کی خرابی بھی کہیں نہ کہیں آ رہی ہے انہیں جنگ فوس کی وجہ سے یہاں آج کل کے زمانے میں کڈنی اسٹونس جو ہے جو آج کل کی یوتھ میں بہت زیادہ کامن ہے اسی جنگ کی وجہ سے ہی انسان کو کڈنی اسٹون بھی ہوتے ہیں جی
یہ مطلب جنک فوڈ سے تو انسان کی صحت پہ مطلب برا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے لیکن جو معاشرے پہ اس کے مطلب معاشرے پہ بھی برے اثرات ہوتے ہیں کہ مطلب جنک فوڈ ایک صرف ایک انسان کو شخص کو نہیں مطلب پورے معاشرے کو متاثر کرتا ت لوگیوں میں جو مطلب بیماریوں کا خطرہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور جو اگر ہم دیکھیں ہسپتالوں میں مطلب پھر پیشنٹس کا بہت بوجھ پڑ جاتا ہے مطلب صحت پر زیادہ پیسے خرچ کر سک مطلب ہو جاتے ہیں جو انسان مطلب اپنی مطلب اچھے کام میں جو پیسے خرچ کر سکتا ہے لیکن جب اس کی مطلب جنک فوڈ کی وجہ سے اس کی صحت پ جب مطلب تکلیف ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پیسے بھی پھر کے ضائع ہوتے ہیں وہ اپنی صحت پہ مطلب ہے نا جی
جی بھائی جان اگر ہم دیکھے تو آج کل جو جنک فوڈس ہے ان میں کیلشیم بالکل بھی نہیں ہوتا اس سے کیا ہے کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہے کیلشیم ہماری ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری نیوٹرینٹ ہے آج کل کے جنک فڈ میں یہ بالکل ہی کہیں پہ بھی نہیں ہوتا یہیا ہم دیکھے گ مطلب جو ہم چاکلیٹس کھاتے ہیں یا ہائی شوگر جو مطلب چیزیں ہوتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں د تو کی سڑن بھی ہونے لگی ہے کیوٹیز ہونے لگی ہے د یہاں کی یتھ میں دانت کا بہت درد ہوتا ہے آج کل یہاں ہم دیکیں سکم کی جو مطلب گلو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے لن بھی بہت سار پمپلس نکل رہے ہیں یہ بھی مطلب انیں جنگ فوس کی وجہ سے نکلے ہیں
تو بھائی جان ہاں جی تو اگر آپ دیکھیں آج کل مطلب ہم دیکھ کہ ان جنک فوڈوں کی وجہ سے انسان مطلب گن کا کھا ہے دن بد اوائڈ کرتا جا رہا ہے خاص کر اگر ہم بچے بوں کی بات کریں تو بچہ جو ہے بچے جو ہیں وہ ان کو مطلب وہ گھر کے کھانے مطلب صحت مند کھانے سے دور ہو د جا رہے ہیں نا جی تو کہیں نہ کہ ان کی صحت پہ بھی مطلب برا اثر پڑتا ہے تو اگر ہم دیکھیں آج بچے جو ہیں وہ مطلب عمر سے زیادہ بڑے مطلب دکھتے ہیں تو کہیں نہ کہ وہ جب وہ جنک فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو مطلب گروتھ ہارمونز ہے مطلب ان پہ بھی مطلب برا اثر پڑتا ہے تو وہ پھر اب مطلب ای سے جلد مطلب بڑے ہو جاتے ہیں نا بھائی جان تو فاسٹ فوڈ کے کہ مطلب عادت کی وجہ سے تو پھر انسان ازرسائز سے بھی دور رہتا اور مطلب اس کا ہیلدی لائف اسٹائل بھی مطلب کم ہو جاتا ہے نا جی
جیسا کہ آپ دیکھیے مطلب آج کل کے زمانے میں جو یوتھ ان میں ٹکلا پن آنے لگا ہے ان میں بھال جڑنے لگے ہیں مطلب یہ بھی اسی جھنگ پھس کی وجہ سے ہو رہا ہے بہت زیادہ جنک کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہے کہ انسان گھر کا کانا نہیں کھاتا اچھے نیوٹرینس نہیں مل پاتے اس سے کیا ہے کہ بھال اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں انسان کی امیونٹی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے یا کولیسٹرول خطرہ انسان نے بہت زیادہ بھرھ چکا ہے یا ان مطلب جو یہ جنک فوڈ سے ان کی وجہ سے اسٹامک میں بھی بہت ساری مطلب بیماریاں آ چکی ہے اسٹامک ایسڈ بڑ جاتا ہے کہیں کوئی جاتا ہے یا الٹیاں آنے لگ یہ بھی کہیں نہ کہیں انہیں کی وجہ انہیں جنگ پھس کی وجہ سے
جی جی تو اگر ہم دیکھے تو کم عمری میں مطلب آپ نے جو فرمایا کہ کم عمری میں انسان موٹے موٹا کا شکار ہوتا ہے ڈائبٹیز کے مطلب کیسز مطلب بڑھتے رہے بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ مطلب انہیں جنک فوڈ کا مطلب برا اثراتتا ہے اگر ہم دیکھے مطلب لوگ جنک فوڈ کی طرح عام اس لیے مطلب بہت ملتے جا رہے ہیں کیونکہ ا کیونکہ وہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو آسانی سے مارکیٹ میں مطلب جنک فوڈ ملتے ہیں آسانی سے مطلب اور ا میں نے جیسے بولا کہ یہ کھانے میں مطلب انسان کو سوادشٹ لگتا لیکن اگر انسان ان کو مطلب ہفتے میں ایک بار دو بار کھائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن لیکن اگر یہ روز کی عادت بن جائے انسان کی تو پھر انسان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے نا جی اور اگر دیکھیے پلاسٹک پیکنگ اور جو ڈسپوزیبل مطلب آئٹمز ہیں جن میں مطلب یہ کھانا پیک کیا جاتا ہے تو اس سے بھی پھر انسان کا مطلب پھر مطلب صحت متاثر ہوتا اور انوور بھی متاثر ہوتا ہے
جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے ہے آج کل کے زمانے میں آج کل کی چھوٹی مطلب چھوٹے جو بچے ہیں ہمارے چوٹی بچے چ ہم وہ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتی ان کیا ہے کہ ہاردر سہارے لگاائے مطلب کم میچورٹی آ جاتی ہے یا ان کو بھی بہت ساری پرابلم اسی کی وجہ سے آئے ہیں یااں آج کے زمانے میں ہم دیکے جو پریگنٹ لیڈیز ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ وہ بھی اگر آپ اپنیگن میں جنک فوڈ کھائائے یا جنک فوڈس کا بہت زیادہ استعمال کرے اس کی وجہ سے مس کرریج بھی ہو سکتا ہے بچہا بھی گر سکتا ہے یا ان کو بھی پیگنٹ ہونے میں بہت ساری کمپلیکیشنز یہ بھی انہیں فاس فوس کا بہت بڑا نقصان آیا چکا ہے ہمارے آج
جی جی تو اگر ہم دیکھیں تو اب ہم مطلب اس مسئلے سے کیسے بچ سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو گھر کا مطلب ہمیں تازہ اور صحت مند کھانا ہے مطلب ہم وہی کھائےیں مطلب جنک فوڈ سے ہم دور ہی رہے فروٹز اور جو ویجیٹیبلس ہیں دال چاول گھر کی ہے روٹی سبزی ہے تو مطلب وہ مطلب استعمال زیادہ کرے سافٹ ڈرنک ک کی جگہ مطلب ہم کولڈ ڈرنک زیادہ پیتے ہیں تو اس کی جگہ ہم پانی پیئے یا فریش جوس پیے جنک فوڈز مطلب صرف کبھی کبھی اور کم کوانٹٹی میں ملب ب ہمیں کھانا چاہے ہے نا روزانہ ہمیں مطلب تھاا تھوڑا و کرنا چاہیے ڈیلی ایکسرسائز کرنا چاہیے تاکہ جو یہ جنک فوڈس ہے ان کا مطلب ہمارے جسم پہ برا اثر نہ پڑے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ آپ بھی کہہ رہے تھے مطلب ان کیسا بچنا چاہیے انسان کو چاہیے کہ مطلب خود پکائے گھر کا پکا ہوا کانا کھائے گھر میں جو بھی بنا ہو وہ کھائے باہر کو دکان پہ چیزیں ہیں وہ بالکل ہی نہ خریدے اپنے پیسے مطلب جمع کرے یا بینکس میں ڈالے یا کہیں اور پہ خرچ کچ پہ بالکل خرچ نہ کرے اس سے کیا ہے کہ انسان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے انسان کے پیسے بھی چلے جا رہے ہیں اور بھی بہت سارے نقصان آ رہے ہیں
تو بھائی آخر میں مطلب میں یہ مطلب نقصانات آخر میں مطلب یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنک فوڈ کا ٹیسٹ تو انسان کو مطلب ہر کسی کا ہمار اپنی ہی بات کرے تو ہر کسی کو مطلب خوشی دیتا ہے لیکن جو اس سے صحت پہ مطلب مطلب خرابیاں ہوتی ہیں اور جو یہ مطلب نقصان دیتا ہے تو یہ بہت لمبے سمے تک چلتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کہ مطلب صحت مند غذاہ مطلب سیون کرے اچھا کھانا کھائے گھر کا کھانا کھائے دودھ پیئے مطلب گھر کی سبزیاں کھائے میوے کھائے تاکہ اس سے جو ہماری صحت ہے وہ بھی اچھی رہے اور جو مطل مطلب ا معاشرہ ہے وہ بھی ٹھیک رہے ہیں نا بھائی جان
چان بالکل صحیح کہا آپ نے آج کل کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرے اور ایکسرسائز کے دوران ہمیں پھل میوے اور بھی بہت ساری مطلب پروٹین والی چیزیں نیٹرنس والی چیزیں کھانی چاہے فاسٹ فوڈس کو اوائڈ کرنا چاہے
جی بھائی جان تو بھائی جان آپ نے مطلب بہت ہی اچھی پیاری باتیں کہیں تو میں امید ہے ان کو میں آگے تک بھی پہنچاؤں گا اور ان پہ مطلب اپنی زندگی میں مطلب لاگو اختیار کروں گا تو امید ہے آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لانگا بھائی جان خدافظ
خدا حافظ بھائی